ہلو اسلام وعلیکم وعلیکم سلام کیسی ہ کیسی ہیں بس بڑھیا کھیریت سے ہوں
ہاں جی ہاں جی میں میں بھی کھیریت سے ہوں آپ بتائیے
میں بھی کچھ نہیں میں روٹیاں سیکھ رہی تھی
اچھا اچھا اور کیا پکایا ہے آپ نے باورچی کھانے میں
آج میں نے آلو کی سبجی بنائی ہے
اچھا اچھا بڑھیا اور اور بتائیے
کیا بنایا ہے
میں نے تو آج دال پکائی ہے وہ کالی دال نا جو کالی دال ہوتی ہے جی وہ بچ بچوں کو پسند ہے تو بچوں کے لیے پھر میں نے وہی بنا لی میں نے کہا چلو بچے خوش ہو کے کھا لیں گے تو اور کیا چاہیے
جی جی بالکل بچے خوش ہونے چاہیے
جی تو وہی پھر میں نے کالی دال پکا لی تھی ان کے لیے
جی بڑی
مجھے لگا چلو کھا تو لیں گے نا کم سے کم
جی
اور اور آپ کے بچے کھا لیتے ہیں ساری سبزیاں
جی جی کوئی کوئی کھا لیتا ہے کوئی کوئی نہیں کھاتا
جی جی میں تو اتنی پر
بڑا والا تو کوئی سبزی نہیں کھاتا چھوٹا والا پھر بھی کھا لیتا ہے
اچھا اچھا میرا بھی یہی ہے میں خود اتنی پریشان ہوں بچوں سے میرا بیٹا ہے وہ کوئی سبزی نہیں کھاتا ہے مط لب نہ سبزی کھاتا ہے نہ فروٹ کھاتا ہے میں تو بڑی پریش شان ہوں اللہ میں تو وہی تھی تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ کب کچھ کھانا شروع کرے گا
جی بچ جی بچوں کو تو فروٹ کھانے ہی چاہیے
جی پانچ سال کا ہو گیا ہے تو آپ مانے گی اس نی ابھی تک کوئی فروٹ نہیں کھایا صرف کیلے کے سوا
جی آپ کھلایا کریں نا اسے فروٹ
یہ نہیں کھاتا ہے یہ بہت تنگ کرتا ہے مجھے اتنا میں بولتی ہوں کہ بیٹا تھوڑا سا تھوڑا سا اس کا آپ چک کھلو مت سواد نہیں اچھا لگے گا تو مت کھانا پر پر مانتا ہی نہیں ہے بالکل منہ میں مطلب چکھتا ہی نہیں ہے تھوڑا سا چکھ کے تو دیکھنا چاہیے نا
جی جی بچے ضدی ہوتے ہیں نا تو انہیں کھلانا بڑا مش کل لگتا ہے کچھ بھی کھانا ہو تو
جی وہی میرا ہی بیٹا تو بہت ہی ضدی ہے مطلب تھوڑا سا بھی کوئی بات نہیں مانتا ہے میں بولتی ہوں کہ چلو چکھ کے دیکھ لو مت کھانا اگر اچھا نہیں لگے گا پر یہ مانتا ہی نہیں ہے کوئی چیز منہ میں بس یہ دو چیز دو تین چیزیں ہیں جو اس کو پسند ہے بس کہتا ہے وہی بس دیتے رہو مجھے
جی چلو جو بچہ کھاتا ہے وہی دے دو پھر اور کیا ہے بچے کو زیادہ جد بھی نہیں نہ کر سکتے ہلانے میں
جی جی وہی وہی مسئلہ ہے نا وہی مسئلہ ہے مجھے سب کہتے ہیں کہ تو اس کو کھلایا کر اب یہ کھات تا ہی نہیں تو دیکھو میں کیا کروں پھر مجھے بھی ہوتا ہے چلو جو چیز کھاتا ہے نا میں پھر مجھے ہوتا ہے چلو وہی کا لے کم سے کم کش تو کھائے
جی آپ کیک بنا لیتی ہیں
کیک میں نے ابھی کافی ٹائم سے بنایا نہیں ہے ایسے پہلے بنایا تھا میں نے ایک بار نا ایک دو بار پہلے کافی سال ہو گئے جب کرونا تھا نا
جی جی
تب تب کیونکہ آپ کو پتا ہے کرونا میں تو سب لوگ کوکنگ میں ہی لگے ہوئے تھے
جی بالکل
تو کرونا ٹائم تو ایسا وقت تھا اللہ وہ تو وقت کبھی دوبارہ نہ آئے کہ جی اس وقت میں سب لوگ اتنے پریشان تھے اور ساتھ میں گھر میں تھے تو اس ٹائم تو سبھی لوگ اپنے باورچی کھانے میں نئے نئے طرح کے پکوان پکا رہے تھے
جی جی بالکل گھر پہ پھر کرنا بھی کیا تھا
جی بالکل تو پھر اس ٹائم پہ ہم نے بھی تھوڑا سا دیکھ لیا تھا چیزیں بنا کے تو اسی ٹائم کیک پکایا تھا اس کے بعد نہیں بنایا
جی
ایسے ہی میری بیٹی تو کافی بار بولتی ہے کہ امی کیک بناؤ کیک بناؤ پر بس ایسی ہی رہ ج ہو جاتا ہے کہ کام وام کر کے جب پھر من نہیں کرتا ہے اور پھر ساتھ میں کبھی سوچو تو پھر ہوتا ہے نا اس کے لیے جو جو سامان چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے سارا
جی جی بالکل جی آپ نا ایک بار آپ آپ کا بیٹا ٹا نہیں کھاتا ہے نا فروٹ وغیرہ تو آپ فروٹ کیک بنا کے دیکھنا کل
جی ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی
جی مینگ مینگو کیک بھی بڑا اچھا بنتا ہے آپ بنا کے دیکھنا کو آپ کا بیٹا بہت خوش ہو کے کھائے گا
آپ نے بنایا ہے ابھی
جی میں نے بنایا نہیں ہے دیکھا ہے میں نے بھی بناتے ہوئے یوٹیوب پہ آتی ہے نا بہت ساری آتی ہیں وہ بنا کے دکھاتی ہیں تو میں نے بھی اسی میں دیکھا تھا
اچھا اچھا ایسی ریسیپی پتہ ہے آپ کو اس کی
جی ریسیپی ابھی مجھے اتنی یاد نہیں ہے آپ بتا دو اگر آپ کوئی کچھ یاد ہو تو
ریسیپی تو کیک کی میں نے تو جب وہی آپ کو بتایا کرونا ٹائم میں بنایا تھا نا تو اس ٹائم میں نے اس کا بنایا تھا اوریو بسکٹس کا بنایا تھا
جی جی میں نے بھی ایک بار بنایا تھا میں نے ہیپی ہیپی بسکٹ آتے ہیں نا
جی جی جی
اس کا بنایا تھا اپنے بیٹے کے بر ڈے پہ بنایا تھا میں نے تو اس نے بہت خوش خوش ہو کے کھایا تھا اور ڈیکوریشن بھی اچھی کی تھی میں نے
اچھا اچھا انشاء اللہ آپ تو ویسے بھی اچھا ہی پکاتی ہیں خوگ آپ کا باورچی کھانے میں ہم نے کھایا تھا جب پہلے تو آپ کا تو اللہ کی نعمت ہے آپ کے ہاتھ میں
جی جی تھینک یو تھینک یو
آپ نے ایک بار ہمیں وہ کھلائی تھی اڈلی سانبر کھلائے تھے تو ماشاء اللہ بہت ہی اس کا اتنا جیپ کو اتنا سواد آ گیا تھا کہ میں نے تو کافی اڈلی کھا گئی تھی میں
جی جی اڈلی تو اچھی بنی ہیں ویسے بھی ا میں تو اس بار میں نے سوجی کی بنائی تھی نا ویسے میں دال چاول کی بھی بنا لیتی ہوں
ہاں ایک بار آپ نے پہلے تو آپ بناتی تھی اس کی ا کیا کہتے ہیں ا دال کی چاول کی
جی جی
ہوں تو اس بار آپ نے سوجی کی بنائی تھی
جی سوجی کی بنائی تھی
وٹھ
جی سوجی کا ایک کیک بن جاتا ہے سوجی کا کیک بھی بن جاتا ہے بیچ میں تھوڑا سا تھوڑا سا میدا میدا ڈالنا پڑتا ہے کی مطلب کہ اگر میدا نہیں نا ڈالو گے تھوڑا سا تو پھر وہ ایسے گربرا سے بہت بنتا ہے
اچھا اچھا
جی
میں نے ایسے آ کیا کہتے ہیں سوجی کے کیک کی ریسیپی تو دیکھی ہے کافی اور کئی بار سوچا ہے کی بناؤں گی پر وہی آپ کو بتایا نہ آلس کر جاتے ہیں
جی
کئی بار سوچتے ہیں کہ پکاتی ہوں پھر آلس آ جاتا ہے کہ چھوڑو کسی اور دن دیکھیں گے
جی جی یہی ہو جاتا ہے میرے ساتھ بھی یہی ہو جاتا ہے بس من ہی نہیں کرتا ہے بنانے کا کچھ نا آج کل دیک دیکھو الگ مہنگائی بھی بہت ہو رہی ہے تو گیس وغیرہ بھی اتنی مہنگی ہو رہی ہے تو یہی لگتا ہے کہ کیا گیس ویسٹ کرنے
جی بالکل جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ میں بھی یہی سوچ تی ہوں کہ کئی بار سو بنانے کا سوچتی ہوں نا تو پھر لگتا ہے یہ چیزیں بنا بنا کے اتنی گیس پھوک جائے گی تو کتنا پیسہ تو پھر گیس بھی آج کل دیکھو اتنی مہنگائی ہوئی ہوئی ہے توبہ توبہ کی ہوئی ہے مہنگائی نے
جی جی پیسہ ایسے ہی جایا نہیں نا کرنا چاہیے ہمیں چلو جتنا بچا سکے اتنا بچا لو
جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ بات آپ
کھانے کھ کھانا تو منہ میں لگ ہی جاتا ہے کبھی بھی کھاؤ
جی بالکل ایک دم صحیح فرما رہی ہیں آپ وہی یہی تو بات ہے کھانے کا کیا ہے جیپ تو کہتی ہے کہ یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھلے پر تھوڑا پیسوں کا بھی سوچنا پڑتا ہے ہاتھ تھوڑا سا آ روک کے ہی چلنا پڑ
جی جی بالکل مہنگائی کا زمانہ ہے وے ہمارے ادھر تو ویسے ہی اتنی مہنگائی ہو رہی ہے
ہاں جی
پیاز دیکھو سات سو روپئے کلو ہے وہ کیا بندہ کھائے گا کیا نہیں کھائے گا
جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ میں نے بھی میں ادھر سے آئی تھی اپنے والد صاحب کے یہاں سے تو میں نے آتے ہی جی والا تھا گلی میں تو جیسی ہی میں اپنے گھر پہنچی تھی تو سبزی والے سے سبزی لی تو ٹماٹر پوچھے بولتا آ ٹماٹر ساٹھ روپے کلو
جی ام سب چیزیں تو مہنگی ہونی ہیں ہوں
وہی ہے نہ بندہ ایسی سوچو کہ ریسیپی بنے
پہلے بندے نے اتنی کم قیمت پہ چیزیں خریدی ہوں تو ایک دم سے اتنی کئی قیمت بڑھ جائے تو ہلکان تو ہوگا ہی ہے بدلا
جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے کیا کر سکتے ہیں یہ تو سیاست دانوں کا ہاتھ میں ہے وہ چاہیں تو مہنگائی کم بالکل کر سکتے ہیں پر وہ کرتے نہیں ہے نہ سیاست دان لوگ
جی جی بالکل صحیح بات ہے
یہ ہم لوگوں کے لیے تو اپنی عوام کے لیے کچھ سوچنا چاہیے انہیں ہاں دیکھو اپنی عوام کے لیے ہی نہیں کریں گے اپنے ملک کے لیے کچھ کریں گے نہیں تو کیا کہاں کے سیاست دان کیا فائدہ ہے ایسے سیاست کا
صحیح بات ہے
تو میں تو وہی کہتی ہوں کہ دیکھو اور ملکوں کو خبروں میں دیکھو اور ملک کے سیاست دان ہیں وہ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں پہلے
جی صحیح کہا جی
ہمارے یہاں کے سیاست دان تو اپنے بس ادھر ادھر گھومنے میں رہتے ہیں بس
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے صحیح فرمایا
پھر وہی یہ باتیں بول دو تو سیاست دانوں کو بری لگتی ہے
جی
دیکھو نہ اب عوام تو سچ بولے گی جو پریشان ہوگا غریب انسان تو وہ تو بولے گا لیکن یہ لوگ پھر ان لوگوں کو کہہ دیتے ہیں آپ لوگ ملک ویدروہی ہو دیش ویدروہی ہو
جی جی بالکل صحیح کہا دیکھو اگر مہنگائی کی وجہ سے ا عام آدمی بھی پہلے چیزیں خرید لیتا تھا اب اب اتنی اس سے بھی اتنی غریبی آ رہی ہے کہ مطلب وہ چیزیں خرید نے کے لیے ایک وہ نہیں ہوتا
جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں چلیے بس باجی میں پھر بعد میں کرتی ہوں آپ سے بات ابھی تھوڑا کام ہے مجھے
جی جی خدا حافظ خدا اللہ حافظ